وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھ جان آج میں باہر نکلا تھا تو میرے کو کیا ہے دو تین لڑکے بیڑی پیتے سگریٹ پیتے نظر آئے تھے اسموکنگ کر رہے تھے وہ تو میں بڑا تجو ہوا میں نے کہا ابھی تو چودہ پندرہ اٹھارہ سال کے لڑکے ابھی اس جنریشن میں سگریٹ پی رہے ہیں
وہ آپ کو یہ ملے تھے
اور
یہ عمر کے تو مجے دس گیارہ سے دی گئی تھی دس گیارہ سال گئے تے وہ اسول میں بہت آان سر جی
سک بلہ بھائی جان مطلب ہو کیا گیا آج کی جنریشن کو کتنا نشہ چڑھ گیا چائے پینے جاؤ گے تاں جہاں نشہ کریں گے پھر سگریٹ پیتے پیتے وہ کیا بولتے گاجا اس میں ایک
اس بھی بہت زیاد ہے سگریٹ کا ے کو پل ڈرنگ ہوگی ہاتھ میں سگریٹ جلی ہوگی
جی بالکل کولڈ ڈرنک ہوگی آد میں وہ جی ایک آاتھ میں کولڈ ڈرنک ہوگی اور ایک ہاتھ میں سگریٹ ہوگی اور وہی سو وہ اپنا اسٹیٹس اسٹیٹس اپنا اونچا ہو گیا ہے لیکن بھائی جان نشے کے کن ان کا گھر پورا برباد ہو چکا ہوتا ہے
جی بھائی جان آج کل پت ہی نہیں نئی جنریشن شروع ہو رہی ہے پیدا ہو رہی ہے پتا ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں
ہاں وہی تو بات ہے نا اسلام میں نشہ تو بہت حرام ہے لیکن سب سے زیادہ اگر آدمی ایکٹفٹ ہو رہا ہے نا تو نشے پری پور ہے ابھی اپنے مذہب میں دیکھو اسلام میں دیکھو سب سے زیادہ آپ کو نشہ کرنے والے مل ج
کہیں بھی جاؤ دیکھو ٹگے پہ جاؤ تو ٹیکے پہ تو بھگ کے ٹییکے پہ کہیں بھی جاؤ تم کو آج بھی جنرشنگ بہت زیادہ ہے دس لڑکے کھڑے ہوں گے وہاں پر
م نے کیا ایک جی بالکل بھائی
دس لڑکے کھڑے ہوں گے تو وہاں پر تو آپ کو دو شریف ملیں گے آٹھ تو
چ تو دو سوپئے پانچ سو روپے کمائیںے گھر پہ نہیں دیں گے اور نشے میں ختم کر دیں گے
ن س ہاں
اب جیسے نشے کے کارن ان کا کیا ہے وہ جو روزگار اللہ تعالا نے برکت دے رکھی ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے رزلٹ بھی ختم ہو جاتی ہے پھر وہ کیا کرتے بھائی جان گھر کے پاپا کے پیسے سونے لگ جاتے ہیں ممی کے ن
ابو ابو ابو بیگم
ہاں ان کا پیسے لے لینے لگتے ہیں پھر پکڑے جاتے ہیں گھر پہ ان کی مار کوٹائی ہوتی ہے پھر بھی وہ نہیں مانتے ان کا لاسٹ اسٹیج ہی آ جاتا ہے وہ بات چوری کرنے لگ جاتے بھائی جان
جی جوٹی قسم کا آتے ہیں اللہ قسم خدا قسم
اب آدمی دو سو روپے کمائے گا اور پانچ سو روپے کا مال پیے گا سگریٹ پیے گا تو تین سو کہاں سے لائے گا بھائی جان
گھر سے چوری کرے گا ابو کی ابا پ
ابو کے دادو کے بیگم کے یا یہ دروائی کسی کو بھی کرے گی وہاں سے اگر اس کو نہیں ملے گا تو باہر چوری کرے گا ابھی آپ کو پتا ہوگا مندروں میں چوری ہوتی ہے مسجدوں میں درگاہوں میں چوری ہوتی ہے تو وہ اس میں ایک چی گاجہ پینے والے وہی نکلتے کوئی پروفیشنل چور تو نکلتا ہی یہ یہ جو یہ جو
آپ
چھوٹا چھوٹا نشہ کر کے جو بڑا نشہ کرنے لگ جاتے وہ والی نکلتے بھائی جان
بی چور بنتی ہے پھر تھوڑا بی چور بنتی ہے گھر سے عادت لگتی ہے بچہ بن سے عادت لگی ہے کمانے جاتے نہیں ہے
تو بھائی جان پرسنل وہ پروفیشنل چور بھی تو نہیں بن پاتے نا وہ
نہیں بن پاتی وہی کرتی ہیں
جیسے مان لو کسی کو اب بھی پندرہ سال بیس سال کا نشہ لگ گیا ہے کسی لڑکے کو تو وہ زیادہ سے زیادہ تیس پینتیس سال میں ختم ہے بھائی جان وہ اس کے لنگس خراب ہو جائیں گے پیپڑے خراب ہو جائیں گے اس کی جو اندر کی جو شریر کی جو کمتا ہے وہ کت ختم ہو جائے گی ہیونٹی ختم ہو جائے گی سمج میں تھوت ہو جائے گی اس کے رشتے دار اس کو عزت نہیں دیں گے اس کی شادی نہیں ہوگی بچے نہیں ہوں گے مطلب ایسی بہت سی چیزیں ہوگی جو وہ سپنے میں بھی نہیں سو سکتا پھر لاسٹ اسٹیج آئے گا وہ کھاٹ میں پڑ جائے گا یا پھر کسی جیل میں پڑ جائے گا پھر وہاں سوچے گا وہاں سوچ وچار کرے گا تو وہاں کیا ہوگا
بھائی جان وہ کیا ہے وہ اپنے شریر کے بارے میں تو کچھ سوچتا ہی نہیں ہے اس اس کو تو نہا س کی ہی ب ہے بس لت لگتی نہیں دسیے گی اس کوچھ میں نہیں پتا ہے گا میرا کیا ہوگا میرے ابو کا کیا ہوگا میری بیگم کا کیا ہوگا
جی بالکل فل بھائی جان صحی فرمایا آپ نے اس کو تو بس نشہ چاہیے
نس نسہ چاہیے
جیسے میرا فرینڈ سگریٹ پیتا ہے تو وہ میرے سے بھی بولے گا بھائی یار تو ت بھی پی لے تو بھی پی لے میں نہیں پیؤں گا ایک دن نہیں پیؤںا دو دن نہیں پیؤوں گا لیکن تیسرے دن تو ایک تو کھینچوں گا ہی میں میں نے میں چلو دیکھا ایک پی لیتا ہوں دوسرے دن ہو گیا تیسرے دن ہو گیا تو دھیرے دھیرے اس طرح سے میرے نشے کی لت لگ جائے گی وہ
جی بھائی آپ منع کریں گی تو آپ سے اللہ کا س ک آئے گا خدا قسمائے گا آپ کو کسم د گا ایک لے لے جی جی بھائی جان جی یہ صحیح ہوتا ہے
جی بالکل بھائی ج نہیں یہ ہوتا ہے جیسے اپنا فریرین نہیں پیتا لیکن اپنا جو فرینڈ کا فرینڈ ہے وہ پیتا ہے
وہ کیا آپ ان کے ساتھ رو گئے تو دس دن میں پندرہ دن میں آپ کو بھولے گا کچھ نہیں ہوتا ہے یار ایک بھیج لے لے
جی بالکل بھائی جان ار یہ دیکھو اب جو جنریشن میں جو نژج جس طرح سے پھیل رہا ہے نا اس کا تو کوئی توڑ ہی نہیں ہے
جی بھائی
یہ
اور نیو کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے آج لے لے آپ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے
بالکل
بھول جاتے ہیں کہ اوپر والا دیکھتا ہے خدا دیکھ رہا ہے اللہ کا سب وہ دیکھ رہا ہے بھول جاتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا کیا تیرے گھر والے ہیں ابو ہے تیری بیگم ہے کوئی نہیں ہے
جی بالکل لیکن اللہ تعالی کا تو بھی کھو بھی نہیں ہے نا کسی کو ابھی جیسے مان لو بھائی جان آپ کی گرل فرینڈ ہے آپ کو چیٹ کر دیا یا آپ کو چھوڑ دیا تو آپ اس کو بلانے کے لیے کیا کرو گے نفہ کرو گے جی بالکل کرو گے میں بھی ہوں آپ کی جگہ تو میں بھی کروں گا تو وہ جو جس ٹائم پہ اپن نشہ کرتے ہیں تو ہمارے ہار مونس اس ٹائم پہ اس چیز کو بلا دیتے ہیں لیکن اپن کو وہ بھولنے کے کے لیے وہی چیز پھر ریپیٹ کرنی پڑے گی بھائی جان تو ریپیٹ کرتے کرتے کرتے اپن اتنے کھڈے میں اتر جائیں گے ج واپس ریکوری نہیں ہو پائے گا اپن سے
ہاں اپنے آپ کو ہے ندر سے تووڑ دیں گے جی بھائی جان
ایک دن ایسا آئے گا جو اپن پوری طرح برباد ہو برباد ہو چکے ہوں گے
کون ہو جائے گا اور اس میں اپنا ہی نقصان ہے بھائی جار نا اور کسی کا نہیں نا
ہمارا خاندان پورا تباہ ہو جائے گا ہمارے رشتے داری میں پوری امیج ختم ہو جائے گی ا اگر ہمارے بچے ہے تو ہمارے بچے بھی ہمارے اوپر لانت کریں گے بھائی یہ کیسب باپ ہے لالت نہیں کریں گے تو وہ بھی جو اپن نے کیا وہ کریں گے کیونکہ ان کو ڈر تو ہے ہی نہیں ڈر اس بات کا نہیں نا کیونکہ اپن خود نشہ کرتے ہیں تو وہ تو سوچیں گے بھائی یار اپن تو کرتے ہیں اپنا ابو ہی کرتا ہے اپنا باپ ہی کرتا ہے تو اپن کیوں نہیں کر سکتے
اپن کرنے کریں جی بائی جات
ہ تو اپن سے بھی ایک قدم آگے نکل جائے گا بھائی جان آنے والے فیوچر میں ٹائم دیکھ لوں
گھر میں کوئی ڈر ب نہیں دے گا نہیں بیگا یاد گا ن ابوو کوئی مانے گا ہی نہیں آپ کی بات
ہی جی بالکل صحیح پر میںیا بھائی جناا آپ نے تو یہ نسہ جو ہے جو مطلب کسی بھی گلی محلے میں چل جاؤ
کہیں بھی کہیں بھی چلے جاؤ ا چی لیے آپ کو دو چار لڑکے ملیں گے
ملیں گے گروپ بنا کے بیٹھتے ہیں جیسے چار لڑکے پانچ لڑکے گروپ بنا کے بیٹھتے ہیں آ تو پلا آ تو پلا آ تو پلا ایسی بات نہیں اس میں اکا دکا ہوتا ہے جو نہیں پیتا ہے لیکن وہ دھیرے دھیرے کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کے بھی لت لگ ہی جاتی ہے خ جی بالکل پڑ جاتا ہے بائی جان تو اس کا کوئی بچاؤ نہیں ہے میری نظر میں تو
نہیں اپنے شریر کو نقصان دینا ہے
ہمارے سامنے نہیں پیے گا ہم سے چھپ کے پیے گا لیکن پیے گا ضرور پینے والا ابھی دارو کا نشہ بہت زیادہ ہونے لگ گیا
جی بھائی جان دارو ہے گاجا ہے چلے اھی میں نشا تو کوئی بھی ہو بائی جان اس سے سا نےے اپنی بوڑی کے اندر
جی بالکل بھائی بہت زیادہ نقصان ہے لنگس خراب ہے پیپڑے خراب ہے ہارٹ خراب ہوتا ہے سب سے بڑی بات جو ہماری شریر کی ہیمیونٹی ہوتی ہے نا ہماری باڈی کی وہ ختم ہونے لگ گی بھائی جان
جی بھان مو سے دیک کے دیکھنا آپ ووٹ کالے پڑ جائیں گے آپ سگریٹ پیتے ہیں بلی پیتے ہیں تو گٹ کالی پڑ جائیں گے ایک دن دو دن بعد پدگو آ ن لگ ت م سے
جی بالکل ابھی کمپنیوں نے بہت ساری ہے جو انینرجی ڈرنک نکال رکھی ہے ان میں الکوحل آتا ہے وہ دھیرے دھیرے اس کے آادی ہو جاتے ہیں دھیرے دھیرے وہ ان کو پینے لگ جاتے ہیں پھر اس سے وہ بڑاسا کرنے لگ جاتا کیونکہ اگر لڑکا انرجی ڈرنک پیے گا تو سگریٹ ہے ظاہر سی بات ہے تو نشے سے آدمی کہیں نہیں بچ رہا اگر آپ گھر پہ ہو آپ کو ابو کا ڈرے تو آپ بچے رہو گے اگر آپ باہار دوستوں میں بیٹھے ہوئے تو آپ کو ہنڈریڈ ٹین پرسینٹ نشہ لگے گا ہی لگے گا
جی بھائی جان ایسا ہوتا ہے بھائی جان آپ کو ایسی پینی ہے ایسا ج کی عادت ہو جات
س جگ س ج بالکل بھائی جان درست فرمایا آپ نے بالکل آرے بھائی جان درست فرمایا آپ نے
جی اور آپ کو کھانا ہے تو اس نشے کو چھوڑو فاسٹ فوڈ کھاؤ پھل فروٹ کھاؤ پھل فروٹ کھاؤ وہ صحیح ہے بہت انرجی ہے
ہات ن نو جا
شدھ شدھ چیز کوئی نہیں کہے گا گھر پہ دودھ ہے دہی ہے چھاچ ہے ان کو کوئی نہیں کہے گا
کھایےگا باہر جا کے جنک فوڈ کھایےگا برگر ہے چاؤمین ہے وہ کھایےگا باہر جا کے یہ بہت خطرناک ہے کیمیکل کے بنتے ہیں بھائی جان ہر چیز میں کیمییکل آ رہا ہے
جی
چلو بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا خدا حافظ بھائی جان